ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپی
جی میں خیریت سے ہوں آپ سنائیں
جی بالکل خیریت سے ہے آپ فرماے آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی بالکل کھانے پینے کی تیاری چل رہی ہیں
ہاں بالکل ہمارا کھانا دپے کا کھانا بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے
جی جی سب سے اہم ہماری زندگی میں مطلب کھانا ہی ہوتا ہے تو پہلے سب سے پہلے کھانے کی تیاریوں میں جٹتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ دفتر جاتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں
بالکل یہ تو روزمرہ کی زندگی کا سب سے اہم حصے میں سے ہی آتا ہے صبح کا کھانا دوپہر کا کھانا رات کا کھانا اسی میں ہی لگے رہتے
جی ویسے نا آپ کو باہر کا کھانا پسند ہے یا گھر کا کھانا پسند ہے
میں زیادہ باہر کی چیزیں نہیں کھاتی کیونکہ میں باہر کی چیزیں زیادہ کھاتی ہوں میدے والی چیزیں میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں نہیں کھاتی باہر کی چیزیں
بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اگر ہم انہیں چیزوں کو گھر پہ بنا کے کھائیں تو ایسی کوئی مطلب مسلے نہیں ہوتے ادھر دککت ہو رہی ہے وہ باہر کے کھانوں میں کیا ہے نا ملاوٹیں ہوتی ہیں
بالکل اس لیے باہر ہی کھا کیا ہوتا ہے کہ کہ ان کو بیچنے کا مطلب رہتا ہے ایک ہی تیل کو بار بار استعمال کرتے پتا نہیں کیسی چیزیں استعمال کرتے کی وہ دیکھنے تو جاتے نہیں ہے اس لیے وہ وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں بیچتے ہیں
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور بہت دنوں کی رکھی ہوئی فروزن سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہے مطلب ان سے دککت بھی آتی ہے اور بہت دنوں سے بنا ہوا ہے جو چٹنی وغیرہ سوس وغیرہ سڑے گلے ٹماٹروں سے ہوتی ہے تو اس سے بیماری تو ہوگی اور کیا ہوگا
بالکل ان سے کوئی زیادہ چیزوں کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شریر کے کو ہانیکارک ہوتے جو وہ لوگ تو ایک بار بنا دیتے فریج میں رکھ دیتے بار بار وہی استعمال کرتے رہتے ہیں تو کافی نقصان نقصان ہوتا ہے اپنے شریر کو تو یہ سب چیزوں بچنے چاہیے جتنا ہو سکے اتنا باہر کے چیزیں کم ہی کھائے کیونکہ ہمارا تو ماننا ہے کہ ہم بالکل بھی منع نہیں کرتے کہ کھاؤ ہی مت کیونکہ ایسا کوئی ویکتی ہوگا ہی نہیں کہ جو باہر کی چیزیں کھاتا ہی نا ہو
جی ابھی ہاں جی جی آپ صحیح فرما رہے ہو ابھی یہ ہے نا کہ مطلب بچوں کا ایشو ہوتا ہے سارا وہ بچے ہیں کہ وہ مانتے نہیں کیوں ان کوئی علم ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں کوئی ان کو جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ مطلب ہم کیا ہی کر رہے ہیں کیا ہی کھا رہے ہیں کیا ان کو کھانے سے مطلب ہوتا ہے بس
چھوٹے موٹے چاؤین ویر تو دینا ہی لیتے ہیں کیونکہ چاؤمین وغیرہ جو ہوتا ہے نا پچنے میں بہت ہی ٹائم لگتا ہے بہت ہی زیادہ سمے لگتا ہے اپنے چھوٹے بچے کی پاچن شکتی بھی کئی کسی کسی کو کمزور ہو جاتی ہے تو یہ سب چاؤمین وغیرہ نا یہ ہانیکارک ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو ان سے تو دوری رکھنا چاہیے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب باہر کی چیز ہے نا کیا کہتے ہیں پتا نہیں کس کس چیز سے بنتی ہے ہائیجین کا بھی بالکل دھیان نہیں رکھا جاتا صاف ستھرا نہیں بناتے لوگ آ اور کیا کہتے ہیں سڑی گلی ہوئی چی رکھ رکھی ہوئی چیز دیتے ہیں اور کیا ہے کہ مطلب باہر میں اس میں مسالے آتے ہیں باہر کی چائنی آج کل نا چائنیز مسالوں کا بہت زیادہ کریز ہے وہی بچوں کی مطلب عدت کو بگاڑ دیتا ہے اس سے ہی مطلب زیادہ بچوں کو کھانا اچھا لگتا ہے بار بار
بالکل اور ٹی وی وغیرہ میں بھی پرچار وغیرہ آتا ہے کھانے پینے کے تو چھوٹے بچوں بھی دیکھ دیکھ تو ان کا بھی کھانے وانے کا من ہو جاتا ہے تو بار بار باہر کے کھانے کی کرتے تو ان س دور ہی لنا چاہیے جتنا ان سب گھر میں پکا کے کھائے دال چاول روٹی سبزی ٹھیک سارے پوشٹک آہار ہوتے ہیں نا دو میں نہیں جاتا ہے یہ چھوٹے بچے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہے نا بڑھنے کی ایج میں رہتے ہیں بڑھنے کی عمر رہتی ہے تو باہر چیزیں کھانے سے نا کافی تلی ہوئی چیزیں کھا کھانے سے تکلیفیں ہوتی پھر باہر کی چیز اندر گھر کی چیزیں کھانے پوش آہار وغیرہ سب مل جاتا ہے تو اس ٹائم تو وہ کافی اچھا رہتا ہے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور وہ کیا نا ہمیں چھوٹے بچوں کے کھانوں میں زیادہ ہمیں چھوٹے بچو کی غذا میں کیا کہتے ہیں اور وہ شامل کرنا چاہیے جیسے کہ سالن ہو گیا پھل فروٹ ہو گئے دودھ ہو گیا اور یہ کیا کہتے ہیں ہاں ان چیزوں کو مطلب زیادہ شامل کرنا چاہیے جس سے ہمارے بچوں کے آگے گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور بچے ہمارے سوستھ رہتے ہیں تندرست رہتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے
بالکل آج کل تو بیماریاں وغیرہ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے باہر کی چیزیں کھانے وغیرہ سےر صحت کافی خراب ہونے لگ جاتی ہے تو اسی لیے تو دور ہی ہونا چاہیے اور بارش وغیرہ ہے ٹائپ جیسے موموز ہوا ہے پانی پوری کا ٹھیلا ہوا وہ سب سے بھی دور ہونا چاہیے کیونکہ کھلا کھلا رہتا ہے مکھیا وغیرہ کاپی بن بن آتی ہے بارش کا سمے رہتا ہے کچ کچ جیفہ ہوتا ہے تو وہ سب چیز سے بھی دور ہونا چاہی کہ وہ سب چیز صحت کی اور ہانیکارک ہوتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب پہلے کے زمانے میں لوگ دودھ کھاتے دودھ پیتے تھے دہی کھاتے تھے اور اچھا اچھا سالن کھایا کرتے تھے ہرا بھرا اور کیا کہتے ہیں تندور کی روٹی وغیرہ تو اس سے کیا ہے کہ ان کی عمر بھی اچھی رہتی تھی ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی ماشاءاللہ کوئی بیماری بھی نہیں لگتی تھی آج کل تو دیکھو ہر گھر میں بیماریاں پڑی ہوئی ہیں اسی وجہ سے
بالکل ہم پہلے سے والی چیزیں کھاتے ہیں شدھ کھانا ہم کھاتے ہی نہیں ہے پہلے ہی سب چیزیں ملا رہتا ہے باہر کی چیزیں کھائیں گی اور شریر کو نقصان کرے گا یہ سب چیز سے تو دور ہی رہنا چاہیے پوشٹک آہار کھانے سے ہمارا شریر بھی اچھا رہتا ہے بیماریاں بھی کم رہتی ہے دور رہتی ہے بیماریاں وغیر غیرہ تو پوشٹک آہار بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ نئی نئی بیماریاں آتی رہیں تو اس سے لڑنے کے لیے بھی شریر میں طاقت وغیرہ ہونی چاہیے
جی بالکل بالکل اور چھوٹے بچوں کو نا پوشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں انھیں خون کی کمی جلدی جلدی آتی ہے تو ان شاء اللہ بچوں کو نا زیادہ ہیلتھی فوڈ کھلانا چاہیے اور ہمارا جسم بھی نا اچھے قائم رکھتا ہے ہماری صحت کو اچھا رکھتا ہے اور ہمارا جسم بھی اپنی اپنی طرف سے اور اچھا کھانا مانگتا ہے انشاء اللہ
بالکل اچھا کھانا کھانے سارے پوشٹک آہار تو ہمارے گھر سے ہی مل جاتی دال چاول روٹی سبزیاں اور فروٹ وغیرہ یہ سب کا سیون تو ہمیں روز کرنا ہی چاہیے جو پھل وغیرہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد اور پہلے ہی سب کا سیون کرنا کافی شریر کے لیے اچھا رہتا ہے
جی جی جی جی بالکل بالکل
پھلوں وغیرہ میں جیسے سیب وغیرہ کھانا چاہیے آملہ وغیرہ جیسی چیزیں کھانی چاہیے اس سے شریر کافی تندرست رہتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
باہر کی چیزیں کھانے سے کئ کئی کئی چیزیں سمسیا بھی آتا ہے موٹا پا آتا ہے شریر ایک دم سست ہو جاتا ہے چہرے کی رونقیں بھی چلی جاتی کسی کسی کو بال جھڑنے کی سمسیا بھی ہو جاتی باہر کی چیزیں کھانے سے یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے
بالکل ہم اچھا ہم اچھا اچھا اپنے جسم کو اچھی چیزیں دیں گے تو ہمارا جسم بھی مطلب مضبوط بنے گا اور اچھا بنے گا
باہر کی چیزوں سے سبھی جتنا دور رہے کبھی کبھی کھانے کا من ہے تو وہ بھی کبھی کبھی ہے نا گھر پہ ہی بنا کے کھاتے تو کافی اچھا ہے کیونکہ باہر میں پتہ نہیں کیسی چیز کا استعمال کرتے تو ہمیں پتہ نہیں رہتا صرف گھر میں ہی بنا کے کھائے کبھی کبھی تو زیادہ اچھا ہے ابھی باہر کی چیزیں بھی کبھی کبھی کھائے تو شریر کے لیے بھی تھوڑا اچھا ہے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سواد لینے کے لیے کبھی کبھی من ہوتا ہے کہ باہر کی چیزیں کھانے کے کبھی اچھا ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی کھاؤ تو کافی ٹھیک ہی ہے کیونکہ ایسا کوئی ویکتی ہوگا جو باہر کی چیزیں بالکل کھاتا ہی نہ ہو ان کو بھی کبھی کبھی باہر کی چیزیں کھانے کے من ہوتا تو کبھی باہر کی چیزیں جو گھر میں بنا کے کھائے کبھی کبھی کھا تو کافی اچھا ہے اور گھر کا ہی کھائے تاکہ سارے چیزیں پوشٹک آہار مل جائے ہڈیاں بال وغیرہ سب اچھے رہتے ہیں تو کوئی کوئی ویکتی کو بال جھڑنے کی بھی سمسیا ہو جاتے تو کافی اچھا نہیں رہتا ہے کیونکہ بال وغیرہ دیکھا جائے تو اپنے شوبھا دیتا ہے اپنے آپ میں تو وہی جھٹر جائیں گے تو کیسا لگے گا
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور کیا ہے نا آں ہمارے جسم نا ہلکا کھانا کھانے سے ترو تازہ کھانا کھانے سے جسم ہمارا ہلکا رہتا ہے اور ہمارا ہیلدی بھی ہوتا ہے ہمارا صحت بھی تندرست رہتی ہے تو ہمیں ہلکا کھانا کھانا چاہیے اور اچھا کھانا کھانا چاہیے
بالکل ہے اس کی وجہ سے اپنی ہڈیاں وغیرہ سب اچھی رہتی ہے اور آنے والی بھوش میں جو بیماریاں آنے والے لڑنے کی بھی طاقت ملے گی تو کافی اچھا کہ ابھی سے اپنے شریر کو تندرست رکھنے کی کوشش
جی بالکل آپ نے صحی پرمایا اور بچوں کو نا ایسا ہے نا بچے کھاتے نہیں ہے گھر کا کھانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں وہ باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں تو ان شاء اللہ وہ چیز فون پہ دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھ کے جتنا بھی ہو اچھا اچھا ہم پہ بھی بنا سکتے ہیں جو باہر کی چیزیں آتی ہیں ان کو ہم گھر پہ بھی ڈراے کر سکتے ہیں تو جتنا وہ ہمیں گھر پہ کیا ہے نا اپنے حساب سے اس میں نمک مرچ سامان سبزی ہری سبزی ہیلدی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اچھی چیزیں اپنے بچوں کو پکا کے دے سکتے ہیں
بالکل ہماری اممیاں کیا کہتی کہ جو جو رنگ برنگ کی جیسے سبزیاں ہوتی ہے نا وہ سب ایک ساتھ بناتے ہے تو دکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی کافی اچھا اچھا لگتا ہے جس کو مکس بھاجی وغیرہ کہتے ہیں تو کافی اچھا ہے کہ سارا سبزیاں ایک ساتھ مل جاتے کے کافی پوشٹک آہار مل جاتے ہری سبزی وغیرہ تو کھانی ہی چاہیے شریر کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے
تو پھر جی بالکل آپ نے سہی فرمایا ہے ہمیں نا مطلب کاجی سالن کو کھانا چاہیے سالن تو سب سے زیادہ ہیلدی رہتا ہے کے مارا جسم میں اور کیا کہتے ہماری ہڈیاں سب چیز مطلب رہتی ہے ہمیں آئرن کی پورتی ہوتی ہے ان شاء اللہ سالن سالن تنندور کی روٹی سب سے ہلکا کھانا ہے اور ڈائجیسٹ کرنے کے لئے ٹائم نہیں لگتا اور اس سے ہمارا شریر مضبوط ہوتا اور ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے
بالکل دودھ وغیرہ بھی پیینا چاہیے تاک ہڈیاں مضبوط رہے کی کمی نہ ہو اور چھوٹے بچوں کو تو پلانا ہی چاہیے کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی عمر ہوتی ہے بڑھنے بڑھنے کی
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے جی مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا جی شکریہ
مجھے بھی آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا اللہ حافظ